ہلو
اللام علیکم کیسے ہو بھائی
بس دعا بڑھیا آپ سناؤ
کیا آپ سناو بس دعائے خیر آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں اور وہ ہیں گاڑیوں کے فائدے اور نقصانات آج کے دور میں گاڑی انسانی زندگی کی ایک اہم ہوں ہ
ہاں ہاں بالکل صح کہا آج ہر چھوٹے بڑی شہر میں گاڑیوں کی تعداد دن بدن بڑھی جا رہی ہے گاڑی ہماری زندگی کو بہت آسان بنائے ہیں لیکن اس کے ساتھ ک نقصانات بھی پیدا ہوئے ہیں
بھی پائیدا ہوئے ہیں
سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ گاڑی سفر کو بہت تیز اور آسان بنا دیتی ہیں پہلے لوگ پائیدل یا جانوروں کے ذریعے سفر کرتے تھے تھی جس میں بہت وقت لگتا تھا آج ہم چا چند گھنٹو میں لمبا سفر طے کر دیتے ہیں
بالکل صحیح ایمبولینس پولیس اور فائر
اور فائل
کی گاڑیاں روز ہزاروں جانے بچاتی ہیں اگر یہ گاڑیاں نہ ہوتی تو ایمرجنسی مشکل میں لوگوں کی مدد
کی مدد
پر نہ ہو
پر نہ پ بالکل صحیح کہا آپ نے گاڑیاں تجارت کے لے بھی بہت ضروری ہیں ٹرکس اور ٹیمپو روزانہ شہروں اور گاؤ تک سامان پہنچاتے ہیں اس سے ملک کی میسر مضبوط ہوتی ہے اور ہمارا ٹائم جو ہے نا ٹائم بھی ہمارا بہت بچتا ہے اس سے
ہاں اسکول بسیز کی وجہ سے بچے محفوظ طریقے سے گل گر پہنچتے ہیں اسی طرح آفس جانے والے بھی اپنی وقت پر منزل تک پہنچ جاتے ہیں
پہنچ جاتے ہیں
ہاں
کسان کسانی میں بھی
ہ
اور بہت مدد مدد کرتے ہے کھیتی کا کام کھیتی کا کام تیز اور آسان ہو گیا ہے اگر ہم ہمیں کچھ بھی لگانا ہوگا زمین میں تو ٹریکٹر ویکٹر
ہاں بالکل بالکل صحیح ٹوریزم کو بھی گاڑیوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے لوگ مخ مختلف منزلوں سے مخ مختلف کنٹریز کا سفر بہت جلد میں کرتے ہیں
ہیں تجارت کرتے ہیں ایک دیش دوسرے دیش تک تو سے بھی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے گھنٹوں کا سفر منٹو میں ہوتا ہے یہ تو آپنے سےی ہوتا ہے اب اگر نقصانات کی بات کریں تو سب سے بڑا نقصان ہوا کی آلودگی ہے پٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں دھوئیں نکالتی ہیں جو ہوا کو گندا کرتی ہیں یہ سب سے بڑا نقصان مجھے لگتا ہے ت ہے کہ جو گاڑیاں ہمیں دیتی ہیں
ہاں باں ب ہاں بائے بائے بھائی اسے گندہ ہوا کی وجہ سے اسی گندی ہوا کی وجہ سے استھما الرجی اور سانس کی دوسری بیماریاں بڑھ رہی ہے بچے اور بزرگ اسی سے زیادہ متثر
زیادہ متاثر متاثر ہو گئی بھائی یہ توپ نے صحیح کہا جو یہ بچے جو بچے ہیں نا آج کل گاڑیاں ہی زیادہ پہ چلاتے ہیں کام بھی نہیں ہو تو بھی گاڑیاں نکالتے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ اس سے جو ہوائیں بہت گندا ہوتا ہیں دوسرا بڑا نقصان ٹریفک جام ہے آج کل ن گایا گاڈیاں ہو گئی ہے کہ لوگ گھنٹوں تک ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ پولوشن ہوتا ہے اور میں جو آپ کو بتایا آج کچھ کام بھی نہ ہو تو تو بھی لوگ ایسے ہی گاڑیاں نکالتے ہیں اگر چھوٹا سا کام بھی ہو وہاں تک بھی لگ گاڑیاں نکالتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جو یہ ہوا ہے یہ خراب ہو رہا ہے
بھائی بالکل صحیح بالکل صحیح کہہ رہے آپ ٹریفک جام کی وجہ سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور فیول بھی جب ہم جام میں پھنستے ہیں تو ایک اگر جہاں پر ٹائم پہ پہنچنا ہے وقت پہ پہنچنا تو ایک وقت بھی اپنا ہو د اور اس گاڑی کا جو تیل مطلب آئل ہے ڈیزل ہے پیٹرول ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ ماحول آلود کرتا ہے اس سے ہمیں ماحول وہ نقصان پہنچتا ہے اور اور وہ آدمی جو گاڑی چلا
جو گاڑی چل رہا وہ اپنی منگس نہیں بالکل صحیح کہا اپ روڈ ایکسیڈینٹس بھی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے تیز رفتار موبائل چلاتے ہوئے ڈرائیونگ لوگ آج کل موبائل چلاتے ہیں یہاں سے ڈرائیونگ کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر ہم دو منٹ نہیں کریں گے بات تو جان بچ جائے گی لیکن یہاں سے اگر ہم موبائل میں لگے ہوئے ہوں گے تو کہ کیا نقصان ہو سکتا ہے
ہی
اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے روز بہت سے اور اگر جب ہم دیکھتے ہیں سگنلز پہ لوگ ایسے ہی نکلتے ہیں سگنلز پ پہ اگر سگنل ہمیں دکھاتے ہیں رک نہ ہے لیکن لوگ نہیں رکتے ہیں سیدھے ہی نکلتے ہیں
صرف انسانی جان ہی نہیں جاتی بکل کہ بہت دل لوگ ہمیشہ کے لیے معذور بھی ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیشہ ٹفک رولز استعمال کرنا چاہیے کیونکہ پھر بڑے بڑے چالان ہوتے ہیں بڑی بڑی یا جیل ہو سکتی ہے تو ہمیں چاہے ہم ان نیموں کا اختیار کریں تو ہمیں اپنی کانسٹیٹیوشن یا اپنی اقلا میں اختیار ہوئے ہیں
بالکل صحیح بات بولی آپ نے ہمیں سیٹ بیلٹ ضروری لگانا چاہیے کیونکہ دیکھو سیٹ بیلٹ ہمیں لگیں گے دس سیکنڈ لگانے کے لیئے لیکن اگر پھر ایکسیڈنٹ وہاں سے ہوا پت یہ سیٹ بیلٹ کی سیفٹی بہت بڑھیا ہے یہ سیٹ بیلٹ ہمیں بہت سیفٹی دیتا ہے ا پھر اگر ہم ایکسیڈنٹ خدا کے آ ایکسیڈنٹ ہو بھی گیا پھر جو پریشانی گھر والوں کو ہوگی وہ الگ ہے اور بائی جان گاڑیوں کے شور بھی ایک مسئلہ ہیں ہارن اور انجنس کی آواز سے نوائز پولوشن پیدا ہوتا ہے جو ذہنی سکون کو متاثر کر ہے کرتا ہے
گاڑیاں چلنے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہیں یہ قدرتی وسلے محدود ہیں اور ان کا زیادہ استعمال مستقبل میں مشکل پیدا
تو دل میں مشکل پیدا کر سکتا
ہماری درتی کو ہاڑ دیتا ہے ایک ایک قسم کے مانے کہ یہ ہماری دری کو کیا کرتا ہے کون نہیں پیٹرول ڈیزل ویزل جو ہم گاڑیں چلاتی ہیں
جائ جتر آ اسی لیے نا بھائی جان اسی لیے آج کل الیکٹرانک گاڑیوں کو فروغ دیا جا رہے ہیں آج کل زیادہ لوگ الیکٹرک گاڑیاں ہی لاتے ہیں اور لانی بھی چاہیے یہ کم پولوشن پیدا کرتی ہے اس سے بہت ہی کم پولوشن ہوتی ہے ہوا ہمارا ٹھیک رہتا ہے اور ماحول کے لیے بہتر سماجی جات ہیں سمجھی جاتی ہیں کیونکہ یہ ماحول کے لیے بھی بہت بہتر سمجھا جاتا ہے کیونکہ شور نہیں ہوتا ہیں اس سے اس کی آپ دیکھو گے اس کی کی آواز بھی بہت کم ہوتی ہے یا کسی کسی میں آواز ہوتی بھی نہیں ہے
ہمیں بھی ضرورت کے مطابق گاڑی کا استعمال کرنا چھوٹی فیسلی مطلب ہمیں ادھر جانا ہو تو کہ دکان پہ جانا آپ ایک قسم کا ہم بولتے ہیں کہ
بولتے ہیں دو ٹم روٹی لانے جانا ہوتا ہے تو ہم بائک پہ گاڑی پہ جاتے ہیں بٹ ہم سائیکل پہ بھی جا سکتے ہیں فائدل بھی جا سکتی ہیں بٹ ہم
طق ہے جو کہ بہت ہی غلط اور
جو بہت ہی غلط اور غلط ہو
ہمیں چاہیے کہ ہم الیکٹرک یوز کریں اگر پولوشن ہمیں روکنی ہے
ال ل کرو ش میرو
پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال بھی ٹریفک اور پولوشن دونوں کے کم کرنے میں مدد دیتی ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے نا یہ بھی ہمیں پولوشن میں اس سے بھی پولوشن کم ہی ہوتی ہیں لیکن آج کل کہ لوگ یہ نہیں مانتے ہیں
بالکل ہر ٹیکنالوجی ہر سائنسی مطلب اس طرح گاڑی بھی ایک نعمت ہے لیکن کا صحیح استعمال ہی اسی اس کا صحیح استعمال ہی نہیں کرتے ہم تو ورنہ ہمارے لیے گاڑی ایک ب
گاڑی ایک بہت بہترین
ٹیکنالوجی تھی
ٹنالوجی ت ہاں آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گاڑی کے فائدے بہت زیادہ ہیں مگر اگر احتیاط نہ کی جائے تو اس کے نقص نقصانات بھی بہت سنجیدہ ہو سکتے ہیں
اسی یہ ہمیں ذمہ دار ڈرائیور بنانا چاہیے پابندی کرنی چاہیے اور ماحول کی حفاظت کا بھی خیال رکھنا چاہیے
ہاں بھائی اسی کے ساتھ ہم اپنی گفت گفتگو کا اختام کرتے ہیں شکریہ
شکریہ اللہ ہم سب کو محفوظ سفر اور بہتر ماحول نصیب فرما امین سم امین یاب العالمی
اللہ حافظ اللہ حافظ